ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہے
جی آپ بتائیے آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے گھر سب
ہاں شکر اللہ کا کیا کر رہے ہو
پہ آپ بتائیے آپ کیا کر رہی ہو
میں بھی بیٹھتی ہی ہوں
ہاں ہو رہا ہے کھ آپ کیا کھا رہی ہو
بسکٹ میں نے آپ کھولا مجھے بھوک لگی میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں
آرام سے فول بہت شور آ رہا ہے
بس اب ٹھیک ہے
اں جی آب ٹھیک ہے آپ بت دیں آپ نے چائے وغیرہ پی
نہیں نہیں
پکوں
میں صبح چائے نہیں پیتی ہوں ویسے
پھر کیا پیجے؟
کچھ نہیں صبح کچھ بھی نہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک اس لیے تمیں بسکٹ وغیرہ کھاتی ہو مٹھائی ٹافیز
جی جی
جی ہاں اسکول میں ہمارے اردو ٹیچر نے جی آج ان کی کس موضوع پر بات کرے جی آج اسکول میں ہمارے اور دو ٹیچر نے ہمسائیوں کہ ہو یا مجھے یہ موضوع بہت دلچسپ لگا میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات پر تفصیلی گفتگو کریں
اہم موضوع ہے ہمسایہ انسان کی روزمرہ زندگی کا ایک قریبی حصہ ہوتا ہے غریبی حصہ ہوتا ہے اکثر لوگ رشتتے داروں کے حقوق کو یاد رکھتے ہیں لیکن ہمسایوں کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں
جی بالکل ٹھیک کہا تم نے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ ہم سایہ کیسے کہتے ہیں
ہمسائے اس شخص کو کہتے ہیں جو ہمارے گھر کے قریب رہتے ہیں چاہے وہ ہمارے دیے بھائی ہو سامنے ہو یا دائے بھائی ہو یا سامنے ہو یا پیچھے اسلام میں ہمسائے کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے اور اس کہ حقو کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے
جی میں میں نے بھی سنا ہے کہ حضرت جبریل علیہ اللا وسللم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہمیشہ کے حقوق کے بارے میں اتنی بار نصیحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ شاید ہمیشہ کو وثیر بنا دیا جائے گا
کو ہمیشہ
جی ہمسائے
اچا یہ حدیث ہمسا کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامیہ ہمسایہ کا مقام بہت بلند ہے ہمسایہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم اس کے ساتھ سلوک کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے
جی آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اپنے ہمساوں کو جان تک نہیں ایک ہی محلے میں سالوں سال رہتے رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے حالات سے بے خبر رہتے ہیں
یہ سچ ہے پرانے زمانے میں لوگ اپنے ہمسایوں کے غم اور خوشی میں شریک ہوتے تھے اگر کسی کے گھر کوئی مشکل آتی تو پورا محلہ اس کی مدد کرتا تھا آج کل لوگ مصروفیت کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے
خیال میں ہمسائے کا سب سے پہلا حق کیا ہے
میرے خیال میں سب سے پہلے حق عزت اور احترام ہے ہر شخص کو چاہیے کہ آپ ہمساس سے نرمی اور محبت سے پیش آئے بس زبانی جھگڑا اور تکلیف دینے سے گریز کریں
جی بالکل اگر ہم اپنے ہمساوں کا احترام کریں تو محلے کا ماحول بھی خوشگوار رہتا ہے لیکن اگر لوگ ایک دوسرے کو تنگ کریں تو ہر وقت تنہا اور پریشانی رہتی ہے
ہمسائے ک تکلیف نہ دینے بھی ایک بلندی حق ہے کچھ لوگ اپنے گھر میں شور مچاتے کہ آس پاس کے لوگ پریش ان ہو جاتے ہیں کچھ لو گلی میں گندگی پھینک دیتے ہیں ا اپنے گرینوں کی طرف پارا کرتے ہیں کہ دوسرے مشکل ہو
جی ہاں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا مسلمان وہی ہے جو دوسروں کے لیئے امن اور سکون کا سبب بنے
جی ہمسایوں کی مدد کرنا بھی ان کے حقوق میں شامل ہے نا
بالکل اگر ہم اہ کسی ملک میں ہوتا تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اگر وہ بیمار ہو تو اس کی خیرت دریافت کرنی چاہیے اگر اس کے گھر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے ساتھ دینا چاہیے
جی مجھے یاد ہے ہمارے ہمسائے کے گھر ایک بار الگ
یہ بہت اچھی مثال ہے اسی طرح مشکل وقت میں ہمسایوں کے ساتھ دینا انسانیت اور اخلاقی نشانیت
جی بالکل حدیث میں بھی جی ہاں اور ایک حق جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی خاص کھانا بنائیں گے تو ہم ہم سائے کا بھی خیال رکھتے ہیں رکھے
حدیث میں بھی ہمساوں کے ساتھ کھانا شیئر کرنے کی تلقین کی گئی ہے اس سے محبت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے چھوٹی سی چیز بھی اگر دل سے دل دی جائے تو اس کی اہمیت بہت ہوتی ہے
جی ہمارے گھر میں عید کے موقعے پر امی ہمیشہ ہمسایوں کے گھر مٹھائی بیچتی ہے اس سے سب کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے
بالکل ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے عید شادی یائی کوئی خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کی مبارکباد دینے اور تحفے دینے رشتوں کو مضبوط بناتا ہے
یہ ہمساوں کی بربادی کرنا بھی ضروری ہے
کیا
پرداداری
جی جی
اگر ہم ان کہ کوئی کمزوری یا غلطی دیکھ لے تو اسے دوسروں کے سامنے بیاں نہیں کرنا چاہیے
بالکل صحیح ہر انسان کی عزت اور راز کا احترام کرنا چاہیے گبت اور چولی سے بچنا چاہیے اکثر محلوں میں جگڑے اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں
جی کچھ لوگ ہممسایوں کے معاملات میں ضرورت سے زیادہ مداخلت کرتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے
نہیں ہمیں مد طور خیر خائی تک محدود رہنا چاہیے کسی کے ساتھ ہی زندگی میں بھی میں بھی جا مداخلت کرنا مناسب نہیں ہے ہر شخص کو اپنی پرائیویسی کا حق حاصل ہے
جی اگر ہم سا غریب ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے
ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے قبل کھانا یا دوسری ضروری چیزیں اگر ہم دے سکتے ہیں تو دینی چاہیے لیکن مدد اس طرح کرنی چاہیے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو
یہ بات بہت خوبصورت ہے کچھ لوگ مدد کر کے احسان جتاتے ہیں جو غلط ہے
بالکل اصل نیکی وہ ہے جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ یہ جائے
جی ہمساوں کے بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے اگر کوئی بچہ راستہ ب تھک جائے یا مشکل میں ہو تو اس کی رہنمائی کرنی چاہیے
جی ہاں بچے پورے محلے کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کے حفاظت اور تربیت میں ہر کفیت کا کردار ہوتا ہے
جی آج کل اپارٹمنٹ اور فلیٹس میں رہنے کا جرا بڑھ رہا ہے وہاں ہمساوں کے حقوق کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے
بالکل فلیٹس میں لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب رہتے ہیں اس لیے صفائی شور شرابہ اور مشترکہ جگہوں کے استعمال میں احتیاط ضروری ہے
اگر کسی ہمسائے سے غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے
ہمیں صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہر چھوٹی بات پر جھگڑا کرنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے نرمی اور حکمت سے بات کرنی چاہیے اکثر مسائل گفتگو ہی سے ہی حل ہوتے ہیں
برداشت ہو تو بڑے سے بڑا جھگڑا بھی ختم ہو سکتا ہے
جی ہاں ہمسایوں کے درمیان محبت اور اتاد کو مضبوط بناتا ہے
ک مسلم ہمسایوں کو بھی واقعی وہی حقوق ہے جو مسلم ہمسایوں کے
بالکل اسلام انصاف اور انسانیت کا دین غیر مسلم ہمساوں کے ساتھ بھی خشنصوک اور احترام کے اوپر حم دیے گئے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے
یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ تمام انسانوں کے ساتھ بلائی کی تعلیم دیتے
بالکل اچھا ہمساائے پورے محلے کے لیے رحمت ہوتا ہے لوگ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ اگر ہر شخص صرف اپنے ہمسائے کا خیال رکھا رکھنا شروع کر دے
ہلو ہلو ہلو آپ کو اور ہوا وہی آواز نہیں آ رہی ہے
میں نے نا ابھی وی وائف ہے نہیں یہ بات کی آپ
آپنی وائی فائی کانیکٹ نہیں کیا ہلو ہلو
ہلو جی بتائیے نا آپ بتائیے نا آپ اپنا لائن جی جی
کو ادا کرنے سے محبت امن اتحاد اور بھائی چارہ فروغ پاتا ہے اس سے معاشرہ مضبوط اور پرامن بنتا ہے
ہاں چلو پھر ہممسا ہے کہ چند اہم حقوق کو متاثر طور پر دہرہ لیتے ہیں عزت و احترام تکلیف سے بچانا مدد کرنا بیمار پش کرنا خوشی اور غم میں شریک ہونا پردادری کرنا اور سب سے کام لینا
بالکل اور ساتھ ہی صفائی کا خیال رکھنا شور شرابا نہ کرنا ضرورت کے وقت مدد دینا اور محبت سے پیش آنا بھی بہت
جی مجھے لگتا ہے کہ ہمسایوں کے حقوق پر عمل کا نہ صرف دینی لفظ نہیں بلکہ ایک انسانی کی ذمہ داری بھی ہے
کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا ہوتی ہے
جی واقعی شکریہ آج یہ گفتگو بہت مفید رہی مجھے اس گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
آر آپ
اللہ حافظ